ہیلو ہیلو ہائے کیسی ہیں
میں ٹھیک ہوں اپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں کڑی پکوڑی پسند ہے اپ کو
جی پسند ہے
اچھا کیسے بناتی ہیں اپ گاڑی پکوڑی
کڑی پکوڑی میں دہی لیتے ہیں یا مہی مل جائے تو ماہی سے زیادہ اچھا فلیم بناتا ہے اگر مئی میں جائے تو مہیش میں بناتے ہیں یا پھر دہی سے مہینے بیسن لیتے ہیں چنے کا بیسن اس کو دہی میں پورا ڈال کے بیسن بھی فیک لیتے ہیں اچھے سے کو پت نہیں دینا
ہاں تو آپ اس میں پیازس وغیرہ کچھ ڈا
ج تو ہم کئی بار تو سھ میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر بھی ساتھ میں پکا دی کئی بار الگ سے مسالہ بونج کر بھی بنا د
اچھا کیسے میں نے پہلی بار سن رہی ہوں آپ کیسے بناتی ہیں الگ سے مسالے
پورا دہی میں بیسن کو پٹ کر ملا لیتے ہیں اور دہی میں اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اچھا زیادہ کی دیر تک اس کو پکانا ہوتا ہے تو پانی اچھا کم سے تین چار گلاس پانی ڈال دیتے ہیں اسی میں ادرک لہسن کا پیسٹ اچھا پیس کے ادرک لہسن کا پیسا ہوا پیسٹ ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے کھڑے لال مرچ ڈال دیتے ہیں ک ہ مچ ڈال دیتے ہیں اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چھوٹی چھوٹی پکوڑیاں آد دال آ ی میںے بنی ہوئی ڈال کے ڈال بعد اس فائی کر دیںے جی ج کی پتر بید کھالے لال
ہاں میں بھی کڑی لال مرچوں سے پگااتتی ہوں
تڑ پ ل
ہمارے ادھر بھی میں تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں پڑھتا ہے اس میں ہم لوگ ساری چیزیں کچی ڈال کے چڑھا دی ہیں مطلب ادرک لہسن کا پیسٹ پیس لیا اور پیاز کاٹ لیا اس میں جیسے اپن نے بیسن ہے بیسن کو چھان لیا کبھی کبھی کچرا آ جیا اس میں تو بیسن کچھ چھان دو چھاننے کے بعد اس میں بیسن میں دہی ڈال دو لال مرچیں ڈال دو نمک ڈال دو اور اسی دہی میں پیاز بھیہ کاٹ کے ڈال دو اور کیا بولتے ہیں کچی پیاز ہی ڈالتے اور اسی میں ادرک لہسنی کچا اسی دہی میں سب ڈال کے اور اس کو ویسے کچی کچی گیس میں رکھ دو چڑھا دو وہ پکتی رہتی ہے پکتی رہتی ہے ہم اسے پیاز کاٹ کے ڈالتی ہیں پیس کے نہیں ڈالتی تو ہماراری ادھر وہی کاٹ کے اسی میں پیاز کاٹ کے ڈال دی ہے وہ پکا تب جاتی اس کو اچھے سے پانی ڈال کے چیک کر لو نمک مرچی تیس کر لو پھر اوپر سے جب وہ اچھے سے گاڑی ہو جائے تو اسو ہے نا میتھی سے ایک بگھار لگاتے ہیں جو میھی سے لگ جاتی ہے ایک بگ گا لگاتے ہیں پہلے فرسٹ بغیر میھی کا لگاتے ہیں میھی سے بغیر بھی پھر ایک سیکنڈ بن لگات ہیں زیرے کا اور کھڑی لال مرچوں کا کڑی پتوں کا اور پیاز کا
جی
اس کا ایک ڈبل چھونک لگاتے ہیں تیل کی کوانٹٹی تھوڑا اچھی رکھو تو دکھنے میں اچھی لگتی ہے جب يلگیا ہے تو پھر اس میں بھیجئے ڈال دو میں کیا کرتی ہو اسکے جگہ جو بھج جئے ہوتے ہیں نہ پکودی
جی
اس بیسن میں پیاس کم ڈالتی ہو پیاس ویسے تھوڑی سی الریڈی ہوتی ہے نہ تو اسلئے کیا بولتے ہیں اس میں تھوڑا سا کم ڈالو تو تھوڑا سا ہارڈ بنتی ہے بھی تو کیا ہوتا ہیں نہ بیسن کڑھائی میں جانے کے بعد پورا گل جاتا ہے
ہا بھیجئے نرم ہو جاتے ہے
میں تو نہیں نہ اسمے ڈالتی میں اسمے کیا بولتے ہے اسکو سیمپل سا بناتی بھیجئے ڈال دو چاول کے ساتھ کھاؤ تو بہت تسٹی لگ تے ہے اور لگتی تو کڑی ویسے بھی بھی تستی روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ اسکا فلاور دھ جاتا ہے کھیل کر آتا ہے اسکے ساتھ میں اسمے جو دہی ڈالتی ہونا خطہ میٹھا دونوں دہی ڈالتی ہو چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ ساتھ سرو کرو اچھا لگتا ہے
جی ہم تو زیاداتر اسکو نہ محی میں بناتے ہے محی میں اسکا ٹیسٹ کڑی کا زیادہ اچھا آتا ہے کھاتہ دہی آتا ہے
اچھا اچھا
دہی پکوڑی اچھا اپنے دہی پکوڈی لکھائی ہے
ہا دہی پکوڈی کھائی ہے جیرے سے بغار دیتے ہے
کیسے بناتی ہے دہی پکوڈی
دہی پکوڑی مطلب ایک پتلا کر لیتے ہیں
ہا
نمک ڈال دیتے ادرک لہسن بھی ڈال دیتی اور کالی مرچ پیش کے ڈال دیتی ہو
کڑی پتہ ڈال کے
ہم ہم میں بھی ایسے ہے بناتی ہو اسمے تھوڑا سا زیادہ وں نہیں لگتی اور زیرہ کبھی ہری مرچ ڈاک ڈال دیتی ہو تو کبھی لال لال مرچے ڈالتی ہو تو اسمے اسکو بھگا کر ڈال دیتی ہو جلدی پس جاتا ہے لال مرچی زیرہ لہسن نمک ڈال کے پیس کے دہی میں ڈال دو اور اسکی بھی پکوڈی ایسی ہی بنتی ہیں جیسے کڈی کی پکوڈی ہوتی ہیں نا اس میں پیاز تھوڑا سا کم ڈالتے ہیں گمتی نہی ہیں بس
اچھا ہم صرف اس میں دہخ پکوڈے بناتے ہیں تو پکوڈی میں اس میں پیاز نہی ڈالتے
اچھا نہیں میں پیاز ڈال دیتی ہوںتھوڈا سا ہلکا سوفٹ بھی نی تو پھر وہ ہارڈ ہارڈ سی نئ میٹھا دہی اور کھٹا دہی ہم دونوں لیتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کا میٹھا دہی بلکل ملائ رات اس میں تھوڈا سا کھٹا پن ڈالنے کے لیے دہی بھی لیلو ہاں تو اس کو بھی اچھی لگ یے پکوڈی ہے کہ دہی پیاز تھوڈی سی ڈال دو ہری مرچ ڈال دو دنھیا کی گھی ڈال دو تھوڈی سی اجواین ڈال دو اور کیونکہ اس سے ڈایجشن اچھا ہوتا ہیں کیونکہ بیسن دیر میں ملتا ہینا پیٹ میں ڈایجشن نی ہوتا تو اس کو کیا بول
ہاں اچھا لگتا ہے پھر اس کو چاول کے ساتھ تو یہ بھی اچھے لگتے ہیں اجواین وغیرہ ڈال اس میں تو بیسن ہیں تو بے بیٹھ
جی اجواین ہی فایدا کرتا ہیں بہت
ہاں اس کو تو آپ بگار تو کھڈی لال مرچ سے تیز پتتا زیرا اور اگر آپ ہین ڈالیے تو ہین بھی ڈال سکتے ہو تو ہین بھی گریٹس کے لیے فایدے مند ہوتی ہے اس کو بھی چاول کے ساتھ کھاؤ کڈی دہی پکوڈے کو تو چاول کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہیں فرایڈ رایس کے ساتھ بھی آپ لیے سکتے ہو فرایڈ رایس اپنے چاول نورمل بنانا ہینا تو اس کے ساتھ بھی آپ چاول لیے سکتے ہو
ہاں کہت دہ پکوڑ تو ا ہر چیز میں خا جتا
ہاں
تھوٹیی سے بھی اچھی لگتی ہے
ہاں اچھی لگتی چاول کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے اس کو رائس کے ساتھ لے لو روٹی کے ساتھ لے لو
ج
ج
بس بھی اس کو پی سکتے ہیں کیونکہ یہ سبنابسر ٹھنڈک پہنچاتا ہے نا دہی رہتا ہے تو وہ بیسک آپ پی بھی سکتے
ہ ہاں چھاچ کی طرح آپ پی بھی سکتے ہو اس کو اس کے ساتھ ویسے بچ بھی جاتا ہے نا تو میں وہ ڈھوکا کھ لو ٹیسٹ
جی جی کچھ دیر میں تھوڑا دیر یہ رکھے رہتے ہیں تو جو اس میں پکوڑیاں ہوتی وہ پورا دہی سوکھ لیتی ہے
ہاں تو اپر ہاں اس میں تھوڑی سی ہری چٹنی لال کھاؤ نا تو وہ اچھی لگتی ہے کل دہی بڑے کیسے بناتی ہیں آپ
نارمل دہی بڑے میں اڑد کی دال اور مونگ کی دال بھگو دیتے ہیں تھوڑا سا لہسن کا پیسٹ ڈال دیتے تھوڑا سا سے اس کے پپوتےوں کا پ
اچھا اچھا
اچھا اچھا
گرم ہو جاتی ہے دہی ہوتا ہے دہی کو اچھا پورا
اچھا
ہاں
اچھا
اچھا
کے ساتھ کا
املی کی چٹنی تو وہ گھر میں بنا کے رکھ
ہاں املی کی چٹنی گھر میں گھر میں بھی بنا لیتے میں بھی ٹم نہیں ا بت کرتا پ بن پکوڑی بنا لیے بازار سے منگا لیتے بنی بنائی
ہاں رڈی ٹ میرے سات ہی میں میں ت کہ میں نے آج تک نہیں بنائی بس میں نے کیا ہے مارکیٹ س ریڈی و مکس لات گھر میں ہی اس کے بڑے بنا لیے فرائی کر لیتی ہوں اس کو بیٹ کر لیتی ہوں فرائی کر کے کیا بولتے ہیں کنکن پانی میں ڈال دیتی ہوں پھر اس کو تلنے کے بعد کنکنے پانی میں ڈال کے نکال دو پھر ہری چٹنی میٹھی چٹنی میٹھی چٹنی آپ کیسے بناتی ہیں اس کی ملی کے
املی کی میٹھی چٹنی م بھو ک آگتے رات بھرے سے پانی میں سنا اچھا اس کا پورا میش کر کے اس کاا جو پانی کے نکال لیتے ہیں تھڑے سے کہتے شکر اچھا بول کے شکر ڈالتے تھے اور ہلک کیسا نمک کیسا یہ رہیتا ہے اپنا لال پیسی مرچ ہلکا سا جیرا پاؤڈر یہ سب ڈال دیتے ہیں اور مکس کر کے ر ملا دیتے ہیں
جی چھ
بس پورا ویسے ہی چٹنی بناتے سادی
اچھا میں تو کیا اس میں تھوڑی سی ہے نا لال مرچیں بھی ڈال دیتی ہوں ہلکی سی کٹی لال مرچیں ہوتی ہیں بڈا دو اور تھوڑی سی مطلب لس ہوتی ہے ن اس کی لمبی لمبی سویٹرٹ کر لو لمبی لبی لمبی پتلی پتلی جب آپ کی چٹنی پوری ریڈی ہو جائے نا
جیی
اس میں وہی سلیٹڈ لہسن ڈال کے تھوڑا سا پکا لو ا اور پھر اس میں تھوڑی سی لال مرچ اسے ڈال دو ووٹ ڈال دو فلیور بھی ہو جاتا ہے اس کا خوشبو اچھی ا یہ اس میں